وسلام اور سب خیریت سے
سب خیریت سے آپ بتائیے سب خیریت سے
ہاں جی خدا کی رحمت ہے سب خیریت سے ہم نے کہا چلیے آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے بچ بچوں کو یا اپنے آس پڑوس میں رہنے والے بڑے بوڑھے بزرگ یا جو بھی ہیں ان سب سے اچھی عادتوں کے بارے میں ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں اچھی عادتیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں تو ہمارے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں فر مایا اچھی عادتیں ہوتی ہے وہ منوشیا کی جیون کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کے سمے میں تو نہ اتنے دھن کو اہمیت دی جاتی تھی نہ کسی چیز کو اچھے ویوہار کو ا مہتو دیا جاتا تا تھا کہ جو اچھا ویوہار ہے وہ تمہارے ویکتیگت اخلاق بچپن میں جو م عادتیں اپناتے ہو اس کے جیون سے کامیابی اور ترقی حاصل کرتے تھے کیونکہ اچھی عادتیں کیول ویکتی کا دیکھیے جیون نہیں بدل تی بلکہ آپ کے پریوار سماج اور دیش کو وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کیونکہ جو انسان آپ میں دیکھا ہوگا اچھی عادتوں کو اپناتا ہے وہ بھی اپنی زندگی میں بھی دیکھو کامیابی حاصل کر تا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچہ چھوٹا بچہ ہے وہ محنت سے کام کرتا ہے محنت سے پڑھائی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے یا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں بھی اپنا جو ویاپار وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں سفلتا ملتی ہی ملتی ہے اس لیے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اچھی عادتیں تو چاہے کوئی انسان چھو ٹا ہے بڑا ہے یا بزرگ ہے ہر کسی میں بھی اچھی عادتیں ہونی چاہیے کیونکہ اچھی عاد توں سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت سفلتا بھی پراپت ہوتی ہے
بالکل صحیح فرمایا ہم تو دیکھیے یہی کہنا چاہیں گے کہ اچھی عادتیں جو کیا ہوتی ہیں اچھی عادتیں ہوتی ہیں صبح جلدی اٹھنا سمے کے سمان کرنا نمت ادھیان کرنا ادھین کرنا میڈیٹیشن کرنا محنت کرنا بڑوں کا آدر کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا اگر یہ آتے ویکتی کو مقام تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں دیکھیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے جو وکتی انوشاسن کا پالن کر تا ہے وہ ویکتی تو ہر پرستتی میں حوصلہ بنائے رکھتا ہے تو وہ کٹھنائیوں کا سامنا آسانی سے کر لیتا ہے اچھی عادتیں جب دیکھیے آپ جب صبح جلدی اٹھ اٹھیں گے تو آپ کے پاس سارا دن اتنا سمے ہوتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ ان کو پوری طرح کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ ویام کرنا اپنے میڈیٹیشن کرنا کیونکہ ہماری زندگی میں ہر کام کا اپنا ایک سمے ہوتا ہے اور اپنا ایک ویلو ہوتا ہے جو انسان ہر کام سمے سے کرتا ہے اچھی عادتیں اپناتا ہے جب آپ بڑوں کو سمان دیتے ہیں اور چھوٹوں کو پیار کرتے ہیں تو یہ ایک اتنی اچھی عادت ہوتی ہے جس سے کہ آپ سے ہر ویکتی پربھاوت ہوتا ہے وہ آپ کی ان عدتوں پہ پرباوت ہوتا ہے جس سے کہ آپ کو کوئی بھی مقام حاصل کرنے میں کٹنائی نہیں آتی
بالکل بالکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کی اچھی عادتوں کو جو انسان اپنی زندگی میں اتارتا ہے یا اس کا پالن کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ سفلتا بھی پراپت کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اچھی عادتوں میں ایک عادت صاف صفائی کی بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان اپنے تن کی من کی گھر کی دیکھو ت اپنے ہم اپنے شریر کی صفائی تو روز ہی کرتے ہیں جیسے صبح اٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا برش کرنا منجن کا وغیرہ کرنا پانی پینا یہ کھانا سمے پہ کھانا اپنے شریر کی صفائی رکھنا صاف کپڑے پہننا نہانا دھونا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کی بھی صفائی رکھنی چاہیے کیونکہ دیکھو جو انسان اپنے آس پاس بھی گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے گھر کے آس پاس ہو ہوتا ہے محلے والوں سے بھی بول کے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کئی کیا کرتی ہیں عورتیں کی وہ باہر کوڑا اکٹھا کر دیتی ہیں جس سے کتنے مچھی مچھی مکھر ہو جاتے ہیں اور اس سے کتنی بیماریاں بھی لگتی ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے اپنے ت تن کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی اور آس پاس کے محلوں کی صفائی کا دھیان رکھنا بھی ایک اچھے ناگرک کی پہچان ہوتی ہے اور یہ بھی بہت ہی ایک اچھی عادتوں میں سے ہوتی ہے
بالکل دیکھیے آپ نے بہت اچھی باتیں سمجھائی ہمار کو کہ اچھی عاد تیں کیا ہوتی ہیں دیکھیے ہم بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں اچھی عا د تیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سواستھ کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہیں جیسے کہ سمے پر بھوجن کرنا پوشٹک غذا لینا نیمت ویایام کرنا پریاپت نیند لینا سوچھتا بنائے جیسے کہ آپ نے بولا سوچھتا بنائے رکھنا تو ہمیں وہ تندرست پردان کرتی ہیں سوستھ شریر میں سوستھ من کا بھی وکاس ہوتا ہے ہماری طرف سے تو اگر ہم کوئی بھی کام جوش اور لگن سے کر پاتے ہیں کیونکہ اگر آپ پریاپت نیند لیں گے ویام کریں گے پوشٹک گجا لیں گے تو جس سے آپ کا جو سوچھ سو ستھ ہے وہ بر کرار رہے گا اور آپ پورا دن جوش اور لگن سے کوئی بھی کاریہ کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی لوگ بال کوئی سست ڈھیلے ڈھالے سے بیٹھے رہتے ہیں پر وہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں نہ ٹائم سے سو ہیں نہ ٹائم سے غذ ا کھاتے ہیں تو ان سے ان کا جو شریرک کا شریرک شاریرک بھی ہمارا دو طرح کا ہوتا ہے مانسک شریرک وکاس نہ اس سے آپ کا شاریرک وکاس ہوتا ہے نہ اس سے آپ کا مانسک وکاس ہوتا ہے تو ہم تو آپ کو کہیں گے کہ اچھی عاد توں میں سمے پر بھوجن کرنا ویام کرنا جلدی اٹھنا اور سب سے بڑا سمے کا سممان کرنا بھی ہے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو انسان اپ اپنے اپنا ڈیلی روٹین میں سمے پر سارے کام کرتا ہے تو اسے اپنی جندگی میں کامیابی ملتی ہے کیونکہ دیکھو ہمیں کو چوبیس گھنٹے ملتے ہیں پورے دن میں اگر ہم اس کو ص حیح سے استعمال کرتے ہیں اور اچھی عادتوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں زندگی میں کتنی سفلتا بھی ملتی ہے کیونکہ دیکھو اور پڑھائی کرنا بھی روج کی ایک بچوں کے لیے پڑھنا بھی کتابیں پڑھنا بھی ایک اچھی عادت ہوتی ہے کیونکہ کتابوں سے ہمیں کتنا گیان بھی مل تا ہے اور ہمیں جانکاری بھی ملتی ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں پڑھتے ہیں کئی لوگ نیوز دیکھتے ہیں کئی لوگ نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں یہ سب بھی ایک اچھی عادتوں میں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے دن میں تھوڑے دیر تو ان سب چیجوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے
بالکل دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک جو ودیارت تی جیون ہوتا ہے اس کی جیون میں اگر اچھی عادتیں ہیں تو وہ نیمت پڑھائی بھی کرے گا ودھیالے سمے پر جائے گا گرہ کاریہ ٹھیک سے کرے گا اور اپنے سے شکشکوں کا سمان کرے گا تو اسے سفلتا کی اور لے کے جائے گا وہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بری آتوں کے ویکتی کے جیون میں کیسے وہ نق صان پہنچاتی ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر بری آتیں ہیں جیسے کہ آلس سے جھوٹ بولنا سمے برباد کرنا غصہ آنا دوسروں کا اپمان کرنا نشہ بھی ایک سب سے بڑی بری یادات ہے اس سے آپ کا شریر آپ کا سواستھ آپ کا بوشیہ سب پرباوت ہوتا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ بری عادتوں کا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بری عا جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سفلتا کی اور نہیں ہمیں اسفلتا کی اور دھکیلتی ہیں
بالکل بالکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان بری عادتوں سے ہر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور آپ اگر کسی کو دیکھ ہو تو اس کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے کہ اگر آپ اچھی عادتوں کو اپناتے ہو تو آپ اپنی زندگی میں کتنی سفلتا پراپت کرتے ہو اس لیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اچھی عادتوں کو اپناؤ اور بری عدت کو ہر کسی کو چھوڑنا چاہیے
بالکل دیکھیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اچھی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنتی انہیں وکست کرنے کے لیے آپ کو نرنتر ابیاس ارادہ اپنا پکا کرنا پڑے گا دھیریہ بھی رکھنا پڑے گا اور آ پروشاشن کی بھی آوشکتا ہوتی ہے یدی ہم پرتی دن چھوٹے چھوٹے اچھے کارے کرتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ہماری ایک عادت بن جاتی ہے اور ہمارا بورا بدل دیتی ہیں اچھی آتیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری جیون کی سب سے ملیہوان پونجی ہوتی ہے دیکھیے اگر ہمیں کامیابی لینی ہے ترقی پانی ہے اور عزت پراپت کرنی ہے تو ہمیں تندرستی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور خوشحالی بھی پردان کرنی پڑے گی تو ہم تو آپ نے یہی کہیں گے کہ پرتیک ویکتی کو اپنے جیون میں اچھی عادتوں کا ڈالنی پڑے گی اور بری عادتوں سے دور رہنا پڑے گا اچھی آتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا بوشیہ جو ہے وہ اجل کرتی ہیں اور سفلتا جیون کی سچی پہچان ہوتی ہے
بالکل بالکل چلو آپ سے بات ہوئی تو ہمیں بھی پتا لگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھی عا دتوں کو اپنانا چاہیے اور بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ سفلتا کو پراپت کر سکے جیسے صبح اٹھنا ٹائم سے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ایک ڈیلی روٹین بنانا ایک اتیدر پڑھائی کرنی ہے اتیدیر کھیلنا ہے اچھا کہا سوادشٹ غذا کھانی ہے پوشٹک غذا نے لی ہے ویام کرنا یہ سب اچھ عدتوں میں ہے اور بری عدتوں میں نشا وغیرہ نہیں کرنا آلس نہیں کرنا محنت نہیں جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ بھی ایک بری عادت ہے اس لیے اچھی عادتوں کو اپناؤ اور بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے چلو آپ سے بات کر کر اچھا لگا اللہ حافظ
خدا حافظ